جو ہلو بھائی جن
السلام علیکم ٹھیک ہو
وعلیکم السلام بھائی جان آ ٹیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
کیا حال چال
بس بڑھیا بھائی آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان موسم کیسا ہے وہاں سے
ہاں موسم تو ابھی ٹھیک ہے بس گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ
ہاں آج کل بہت گرمی ہوتی ہے گرمی بہت ہے آج کل ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں بک کش
یہاں پر بھی بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے آج کل
ہاں بھائی بہت زیادہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے بھائی
جی جی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے ہم پیڑ کو پیڑوں کو کاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہوتا ہے نا بھائی جان
ہاں بالکل بالکل بھائی ہماری وجہ سے
اس کی ذمہ دار ہم ہی ہے اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے
ہاں بالکل بھائی جو یہ گلوبل وارمنگ جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو گرین ہاؤس کیسز جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ میتھیین نائٹروس
کاربن مانکسائڈ
ہاں زمین کے درجہ حرار جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے
جی جی جی جی اسی سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے پھر بھی بت گرمی پڑتی ہے نا
ہاں بالکل یہ گیسی سورج کی گرمی کو زمین ایک رت میں قید کر لیتی جس سے دنیا کا موسم دھیرے دھیرے گرم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ یہ سب ہو رہا تھا پھر بارش بائی ہاں ہاں
جب ہم قدم اٹھائیں گے تو
ہاں بالکل ب ہاں ہاں اس کے اس کے بہت سارے مطلب جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جیسے ہم ا یہ ہے نا پٹرول ڈیزل
جی جی جی وہ گاڑیاں استعمال کر ہمیں زیادہ زیادہ یہ جو ہوتے نا بیٹری پہ وہ گاڑیاں استعمال کرے ہیں وہ بہتر بہتر ہے ہمارے لیے اگر ہمیں ضرورت ہو تو زیادہ وہی استعمال کریں ہم وہ تو ہماری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور اس سے ہمارے ماحول پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ ہی ہماری زندگی پر دیکھو بھائی اگر ماحول صحیح رہے گا تبھی ہماری زندگی بھی صحیح رہے گی ہماری صحت بھی صحیح رہے گی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول سے ہم ٹھیک رکھے ہے نا
جیسے ہم ابھی جو دیکھ رہے ہو آپ کے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ اثر ہوتا ہے نا یا فیکٹریز جات ہے ہے نا اس یہ ہوتا ہے
جی جی فیکٹریز وغیرہ سے جو وہ نکلتے ہے ٹواکزک ایسڈز نکلتے ہیں یا ٹاکزک جو پانی نکلتا ہے وہاں سے گندا پانی پھر ندی نالوں میں جاتا ہے پھر وہ جانور پیتے ہیں وہ پانی یا ہم انسان ہی پیتے ہیں تو ہماریے صحت پر بہت اثر پڑتا ہے اس سے
ہاں ہاں بالکل بھائی جیسے اور پڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے جو زیادہ لوگ وہاں پہ زیادہ گرمی ہوتی ہے
جی جی جی صحیح ہے ہاں صحیح ہے
کی بات کرو وہاں پہ پیڑ ویڑ ہوتے ہیں تو پہ وہاں پہ زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہاں ہوتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ انسان ان برداشت نہیں کر پائے
جی جی جی جی لیکن گرمی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز گرمی کم ہوتی ہے نا بھائی جان
شہروں میں جو شہر ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے جو ایک
گاؤں میں بہت کم گرمی ہوتس
ہاں بالل بالکل بھائی اور جو یہ گلوبل وارمنگ ہے اس کے کچھ تو مطلب نقصان بھی ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سال بھر پانی رہتا تھا ندی نالوں میں ہے نا لیکن آج کل کیا ہوتا آج کل جو مارکل ہے تو یہ گلیک
ان میں بھی پانی ختم ہو جاتا ہے گلیشئرز ختم ہو جاتے اس کا ریزن ہے گلوبل وارمنگ ہے نا
ہاں بالکل جو یہ گلیشئرس پگل جاتے ہیں پہلے ہی جو جبک یہ مطلب پورے سال ب رہتے تھے لیکن یہ پہلے ہی پگل جاتے ہیں اس کی وجہ سے پانی کے پانی بھر جاتا ہےسے سمندروں میں اور وہاں پہ بھی پرابلم ہو جا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہے نا لہریں آتی ہے وہاں کا تھوڑا سا بھی ہو جائے تو وہاں کے لوگوں کا وہ برا حال ہو جاتا ہے
جی جی صحیح بات ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہے ہمیں دیکھو ہمیں جو بھی ایکسیس یوز نہیں کرنا چاہیے زیادہ یوز نہیں کرنا جائے نیچرل ریسورسز کا اگر ہم یوز کرے تو کم یوز کرے
ہاں بالکل ہاں بالکل
اگر دیکھو اگر ہم نہ نہانے کے لیے ہم زیادہ پانی استعمال کرتے جو پھر ضائع ہوتا ہے وہ صحیح بات نہیں ہے اگر ہم کم یہ ہمارے اس اسلامک لکھا ہے کہ جتنا پانی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرو ز حد سے زیادہ استعمال
ہاں یہ پروفٹ جو حضرت محمد صلیس انہوں نے بلایا اگر آپ ندی میں بھی ہو تو پھر بھی پانی ضائع نہیں
جی جی کم پانی استعمال کرو
ہاں ابھی ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگوں میں بیماریاں زیادہ بڑھ
جی وہ اسی وجہ سے ہے ہم ماحول کا خیال نہیں رکھتے ہیں گندی گندی چیزیں ڈالتے ہیں ندی نالوں میں اور پیڑ کاٹتے ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ
ہاں پھر وہی پانی پیتے ہیں جس
ہاں پھر اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے اور خود ہی بیمار بھی پڑتے ہیں بھائی جان
ہاں بالکل بھائی بالکل
ہم خود ہی یہ کرتے ہیں اور خود ہی بیمار بھی پڑٹ جاتے ہیں
اور اور ہمیں چاہیے کہ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہے ہمیں ہر ایک لائک جو ہوتے ہیں اسکولز ہوتے ہیں ہوتے ہے ہمیں بچوں سے اسٹارٹ کرنا چاہ بچوں کو سکھانا چاہیے
جی جی جی جی جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بچوں کو کو بتانا پ اسکولز میں
جس کی وجہ سے ماحول گندا ہو جاتا ہے ان کو سکھانا چاہیے کہ کہ اگر اگر ابھی ہم ایسا نہ کریں اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کریں تو آگے مستقبل میں ہمیں ہی ہم ہم ہمارے لیے یہ مسئلہ
ہمارے ہی بچوں کو فائدہ دے گا ہمار جو نئی جنریشن آئے گ نئی پیڑھی آئے گی اسی کو فائدہ دے گی
ہاں بالکل بالکل بھائی ہاں ہاں ہاں
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگیں چ دیکھو ا جو یہ پیڑ ہے وہ ہمارے بہت کام آتے ہے دیکھو ہم اسے مکان بنا سکتے ہیں فرنیچر کا کام کر سکتے ہیں ہم اس سے بہت استعمال بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے تو اگر ہم ایک پیڑ کاٹے تو دس پیڑ لگانانی چاہیے واپس اور کیا کہتے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ پیٹزئے تو بہتر ہے
ہاں بالکل بھائی جسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس ہوگا کہ ایک درخت لگانا مستقبل میں امید لگانا ہے یا ماحول کی حفاظت ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے نا ایسے ایسے جو یہ ایسے ایسے جو محاورے ہمیں ہر ایک کو مطلب بتانے چاہیے جو وہ اس سے کیا وہ ان کو اس سے وہے د میں
جی یہ صحیح بات ہے آپ کی بھی
ہاں بھائی اورار
دیکھو ہم مسلمانیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے صبح اٹھے نماز پڑھے پھر رننگ کرے تو ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا ہے نا ہمارے لیے نماز بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے ایز اے مسلم ہم مسلمان ہیں تو نماز بہت ضروری ہے ہمارے لیے
ہاں بالکل بھائی نماز پڑھنی چاہیے اور نماز ہی نہیں بلکہ ہر ایک وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں بتایا گیا
جی جی جی جی جی جی جو حضور پاک ص السلام کی سنت ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمیں اپنانی چاہے اپنی زندگی میں نہ کہ ویسٹرن کلچر ہمیں اپنانا چاہیے
بالل کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے ہے نا بھائی غریب غب و تین ڈر کرنا چاہیے
جی
یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور
آخرت گلیے بھی ہمار لیٹ چائے یہ ہمارے لیے اس کائنات میں بھی اچھا ہے اور اس کا ائنعت میں بھی اچھا ہوگا اگرر ہم حضر باک سناتے جو حضور پاک ص وسلم کی سناتے وہ ہمیں ہر مطلب ہر ایک طریقے سے صحت کے لیے اچھھی ہے اب جو ہمارے جو ہمارے قرآن میں لکھا گیا ہے وہ آج سائنٹسٹ پروو کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے نا
ہاں بالکل آج آج وہ تجربے ہو رہے ہیں تو وہ بتا وہ بتا رہے ہیں ہماری قرآن
ایکپریمنٹس ہو رہے ہیں وہ صحیح ہے ہمارے قرآن میں ہمارے قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ کرو وہ کرو وہ آج بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے نا جو ہمارے قرآن کب کا بولا ہے
ہمیں اپنا قرآن پڑھنا چاہیے بس
جی جی جی آج کل کے بچے کو قآن ہی نہیں پڑھایا جاتا ان کو خالی اسکول بھیجا جاتا ہے آپ دنیا کی تعلیم لے لو اور آخرت کی تعلیم کو چھوڑو ہے نا
دنیا کی تعلیم دنیا کی تعلیم قبر تک قبر کے بعد ہمیں آخرت نے جو ہمارے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے
جی
اج کل وہ
جی بھائی جاں بالکل صحیح بات ہے
کہ قرآن کے مطابق چلنا جو اللہ نے بتایا اس کے حساب سے چلنا یہی کام آئے گا
جی جی یہی ہمارے کام بھی آئے گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی
ہاں دنیاوی تعلیم بھی ٹھیک ہے لیکن
دنیا ہاں دنیاوی تعلیم بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی لینی چاہیے وہ ہمارے اس لیے بہتر ہے وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی بہتر پھر ہماری حال کے لیے بھی بہتر ہے مستق کے لیے بہتر بھی ہے اور حال کے لیے بھی بہتر ہے ہے نا بھائی جان تو ایجے مسلم ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے دیکھو پانچ نمازیں ہیں دن میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا پانچ نمازوں اور کتنا ٹائم لگے گا گھنٹہ بھی لے لو پھر تیئیس گھنٹے ہوتے ہے کام کے لیے ہے نا بھائی جان
پھر کتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور ہمیں اللہ سے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہنا کہ وہ اتی ہے ہمیں کبھی ناامید نہیں کر ہونا چاہیے چلے بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی تھینک یو ویری مچ آپ کی لیہ تھینک یو اللہ حافظ
اللہ حافظ